الل علیکم
وعلیکم السلام اور جناب
جی ہاں الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں خییرت سے ہیں
الحمدللہ اللہ پاک کا رحم کرم ہے آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
سب اللہ کا فضل و کرم ہے الحمد اللہ آپ کے گھر میں سب بخیر
الحمد للہ سب اچھے ہیں اور کاروبار کیسا ہے آپ کا تو
اللہ کا فضل شکر اللہ کا اس نے دیا ہے تو چل رہا ہے الحمد للہ
بے شک دینے والا تو اللہ ہی ہے اور آپ نے کھانا پینا کھا لیا
کے بعد انشاء اللہ
اچھا اور بتائیں آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے
ہاں موسم تو بارش کا موسم ہے کئی دنوں سے
صحیح کہا بھائی جان ہمارے یہاں ابھی بارش کا موسم رہتا ہے لیکن ہوگ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی رحمت برس کیونکہ سدید ب
جی جی بالکل کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہاں سے ہیں آپ
جی بھائی مارج کل ریوا سے ریوا امٹی
ایم پی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو میں کشمیر سے ہوں
ماشاء اللہ کیا بات ہے
ج سمیر بھائی ہیں آپ ہیں
جی جی شمیر خان نام ہے میرا
سمیر خان نام آ رہا ہے آپ کا یہاں پہ تو کیا مصروفیت ہے آپ کی
بس بھجن ہوگیا اپنا اللہ باک رحم اکرم سے میں وکیل ہوں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
وہ اپنا چلتا رہتا ہے سب
جی جی
اور آپ بتائیں بھائیجان وہاں کا کیا کیا وہاں کی وادیاں اور سن ہیں بہت ماشاء اللہ بہت خوبصورت خوبصورت ہے
ہاں یہاں کی وادیاں تو الحمد للہ خوبصورت ہیں ہم خود بھی یہاں کی وادیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے گاہے بگاہے جاتے رہتے ہیں ابھی بھی ایک جگہ گئے ہم راستہ بھی کافی زیادہ کٹھن تھا بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا تو اپنی گاڑی سے گئے تھے تو بہت تلخ تجربہ رہا بہت ہی روڈ بھی جو ہے راستہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ خراب تھا اور بہت پہاڑی علاقہ ہے
جی جی جی وہ تو ہے ہی پورا پہاڑی علاقہ ہی
ڈر کے بہت زیادہ ڈر کے ساتھ چلتے ہی رہے ہمت دی اللہ نے فضل ہوا اللہ کا تو لوگوں نے کہا تھا کافی مشکل ہے نہیں کر سکتے ہو کیونکہ بہت خطرناک رستہ ہے وہ تو میں نے کہا نہیں اللہ کا فضل ان شاء اللہ اللہ کا نام ے کے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے تھے بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ کے نکل جاتے تھے
جش خد نلہ
سینے تو اللہ کا فضل ایسا رہا کہ الحمد للہ بیس بیس آدمی تھے ہم تین چار فیملیز تھے ہمارے بھائی بہنوں کی ہی تو تین تین گاڑیاں تیں ساتھ میں تو الحمد للہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے ساتھ ساتھ مشکلات بھی آئی پیش تو لیکن اللہ کا فضل رہا ایک نیا تجربہ تھا اتنا بھی زیادہ گاڑی میں چلانے میں مہارت نہیں تھی
جی جی
سر لیکن کچھ ہی عرصے سے گاڑی چلا رہا ہوں میں اپنی گاڑی کا کوئی آٹھ دس مہینے سے
تو لوگوں نے کہا کہ نہیں مشکل ہوگا کسی اور کو ساتھ میں لے لیتے ہیں تو تو لیکن ان کو وقت نہیں مل پایا پھر خدا کا نام لے کے کہ خود ہی نکل پڑے
ہاں ہاں بالکل اللہ کا نام لے کے جیسے ہی گاڑی میں سوار ہوتے تھے تو خچش م ل آت ہو ل تو اللہ دعا پڑی سبحان اللہیرلہ پھر دھوا پڑھ کے نکل گئے تو بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا
سفر کو آسان کرتا ہے اللہ بے شک ن کیا ہے نا بھائی جان فیملی کے ساتھ انسان مطلب یہ کہ میں ایک بار ضرور ہی جانا چاہیے کیونکہ انسان کاروبار پہ کام نام پہ اتنا مصروف رہ چکا ہے کہ مطلب اپنی فیملی کو بھی زیادہ تر ٹائم بھی نہیں دے پاتا ہے- اب یار دن بھر انسان ٹینشن پہ رہتا ہے انسان سوچتا ہے- ج گگر دن بٹ ٹسن یہ کہ اگر ایک بار فیملی کے ساتھ اپن کہیں بھی ویکیشن گھومنے گئے کہیں بھی اگر یا پھر- تھوڑا مارکیٹ ہی کیوں نہ گیایں ل مائنڈ ہی-
بالکل صی ہاں الحمد اللہ ایک خوشگوار مزاج بن جاتا ہے پورے- یہ تو الحمد للہ میرا معمول ہے میں بچوں کو لے کے- میں کنبے کو لے کے نکلتا ہوں اور اس میں جو ہے- بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمیں بھی سیر و تفریح کا موقع مل جاتا ہے انہیں کے بہانے سے-
کیا آواز ماشاء اللہ بہت صحیح اچھا بھی لگتا ہے- الگ ہی روحانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر-
بالکل- بالکل یہ تو وہاں کا کیسا موسم ہے آپ کے یہاں کا ابھی
ماشاء اللہ ابھی تو موسم کچھ ٹھیک ہی لگ رہا ہے ابھی کیا ٹھنڈی ہوا ہوائیں چل رہی ہیں اللہ پکرم اکرم سے- اب دیکھیے شاید اللہ کی رحمت برسے اور یہ سب اللہ کے ہاتھ پہ بائی اللہ کی مسجی بھی نہ ایک پتا بھی ملتا ہے اور پھر مو بارش-
بالکل- بالکل- بالکل ہمارے یہاں اب کچھ ہمارے یہاں بھی کچھ ایک دو ڈسٹرکٹ میں-
جی- جی
علاقوں میں جو ہے ضلوں میں ایسا ہوا کہ موسم تو ٹھیک تھا-
جی
تو بارش کی بھی کوئی پیشن گوئی ایسی موسمیات کی طرف سے نہیں- تھی لیکن یکاک اچانک کہ بادل پھٹے رات میں بارشیں ہونے لگی اور بے شمار لوگوں کو کا نقصان ہو گیا ایک ہی گھر کے جو ہے تقریبا اٹھ افراد جو ہے مٹی میں دب گئے بچارے سیلابی صورت حال بن گئی- دوسری جگہوں پر بھی ایسی ہی ابھی وہاں سے میں ایک اپنے دوست سے فون پہ بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے یہاں بھی ایک جگہ گھر جو ہے سیلاب- کی زد میں آ گیا جس میں آٹھ نو افراد جو ہے ایک ہی گھر کے- شہید ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چہرے ہیں کافی نقصان جانی نقصان مالی نقصان- عوام کا نقصان اور پبلک کا نقصان کافی زیادہ
یہی ہے کہ اللہ تارا خال ہاں یہ رہتا ہے بھائی جن یہ بتائیے کہ وہاں کی جو وادیاں ہوتی ہیں پوری ٹھنڈی ہوتی ہوں گی وہاں- اقی تو
جی- جی -جی زیادہ تر جو ہے اصل میں جو سٹی سے باہر ہماراری وادیاں ہیں ہمارے- پہاڑ ہیں جنگلات ہیں بڑی ٹھنڈی رہتی ہے وہاں پر- ابھی میں اصل میں میں ایک جگہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں اردو-
اچھا -اچھا ماشاء اللہ ماشاءلہ جی- جی- جی سمجھ گئےے ماشاء اللہ
تو یہاں سے ہمارا گاؤں کوئی نوے کلو میٹر دور ہے-
اچھا جی
تو سری نگر میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو گاؤں کی طرف چلے گی ابھی- سری نگر میں اسکولوں میں بھی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں- تو اپنے -اپنے گاؤں کی طرف نکل گئے تھے ہم آٹھ دس دن کے لیئے پندرہ دن کے لیئے-
سری نگر میں اتنی زیادہ گرمی تھی کہ انسان کو چلنا مشکل ہوتا ہے بیٹھنا مشکل ہوتا سونا مشکل لیکن جیسے ہم اپنے علاقے گاؤں کی طرف پہنچے ہمیں سردی لگنے لگی
اپنے گاؤں کی ایک سردی کی تو مزہ ہے وہ لطف ہے جو انسان اپنے شہر کی وہ ہوائیں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی وادیں جب دیکھتا ہے تو ایک الگ ہی دل کو سکون ملتا ہے
کشمیر کی وادیاں تو یہ تو دیکھنے کے قابل ہیں ہم لوگ خود گھومنے جاتے ہیں کبھی کہیں ابھی ایک اور پلان بنا تھا کہ دوسری طرف جائیں گے یہی جہاں یہ بادل پھٹ گئے سیلابی صورتحال بن گئی تو پلان بنایا تھا وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں گے وہاں پر بھی دوست احباب ہیں ہمارے جو بار بار بلاتے رہتے ہیں تو لیکن جیسے ہی وہاں یہ سیلابی صورت حال بن گئی تو وہ پروگرام ہمیں جو ہے وہ ملتوی ہی کرنا پڑا تو یہاں کی وادیوں کا لطف لیں کبھی آئے ہیں آپ
نہیں نہیں بھائی جان اب کبھی نہیں آئے ہیں اب دیکھیے ان شاء اللہ شادی ہو جائے پھر اپنی وائف کو لے کر ان شاء اللہ سوچے ہیں کہ وہاں کا ٹور بنائے ہوئے ہیں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو کب تک ہے شادی آپ
اب دیکھیے اللہ پگرم شاید دسمبر تک انشاء اللہ
اچھا اچھا چلے اللہ کام میں آب کریں گے ان شاء اللہ تو آئے آپ بھی جیسے یہاں ہمارے جنگلات
ہاں
جنگلات ہیں باغات ہیں دوسرے پہاڑی ہے پہاڑیاں ہیں بہت خوبصورت علاقہ ہے حالات بھی اچھے ہیں الحمد للہ آب تو یہاں کے مشہور کچھ جگہ ہیں کچھ مشہور جگہ ہے میں ان کا نام بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ جب ہمارا موضوع جو ہے اپنی کشمیر کی وادیوں پہ ہی ہو گیا تو اسی پہ کچھ بات ہو جائے ایک تو
بجھ
سٹی سٹی میں شہر میں اگر دیکھ لیں تو دیکھنے کی جگہ ہیں نشاد باغ ہے شالیمار باغ ہے چشمہ شاہی ہے پری محل ہے اور اسی طرح سے کسی دوسرے گاؤں کی ہمارے گاؤں کی طرف دیکھ لیں ایک جگہ ہے اس کو کو اچھا بل کہتے ہیں ایک جگہ اس کو کوکر نگ کہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کوکر نگ رہنے والے ہیں ڈکسم ہیں ایک اونچا کافی اونچا پہاڑ ہے وہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں جہاں ابھی ہم گئے تھے گھومنے کے لیے جو میں کہہ رہا تھا پہلے اس کو مرگن ٹاپ کہتے ہیں کافی دشوار گزار راستہ ہے وہاں کا اور پھر اس طرف میں شمالی سائڈ میں دوسری طرف کیا کہتے ہیں اس کو گلمرگ ہے اور سثنا مرگ ہے یوس مرگ ہے اور اسی طرح سے بہت ساری جگہ اور ہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ گھومنے کی اچھی جگہ ہیں
ماشاء اللہ بھائی جان اگر میرا وہاں کا ٹور میں تو آپ سے کانٹیکٹ ضرور کیا جائے گا کیونکہ مجھے دیکھیے معلومات ہے نہیں لیکن آپ کے ذریعہ اللہ کا کہتا ہے نا اللہ ایک ذریعہ بنا دیتا ہے کسی نہ کسی کا
جی جی بالکل بالکل
تو کیا پتا آپ کے ذریعے سے ہی ہم وہاں کا لطف اٹھا سکیں اس وادیوں کا لطف اٹھا سکیں کہ اس ویکیشن کا لطف اٹھا سکیں
بالکل وہ ایک شاعر نے کہا تھا فارسی کے شاعر نے گھر پھر دوست بھر روئے زمیں اس ہمیں اسو ہمیں اسو ہمیں اس کہ اگر فردوس جنت جو ہے زمین پر ہے کہیں تو یہی ہے کشم
بے شک بے شک صبحان اللہ باس
تو تو کبھی آئے کشمیر کی خوبصورتی
ان شاء اللہ اللہ نےشا ضرور آئیں گے بھائی جان اور ان شاء اللہ ملاقات بھی ہوگی آپ سے اور آپ سے کانٹیکٹ بھی کیا جائے گا
بالکل ضرور
چھ بجین
چلیں چلیں دعااں میں یاد رکھے بہت آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی تو اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے ج جزاک اللہخ السلام علیکم وعلیکم السلام